السلام
وعلیکم السلام
جی اور بتائیں آپ کی امی جان ابو جان بھائی جان سب کہہ رہی ہے
ہمارے یہاں سب خیریت ہے اللہ کی عناایت ہے اور آپ کے یہاں سب خیریت
جی اللہ کا شکر ہے سب کہہریے تھا اور بتائے کیا کر رہے ہو
کچھ نہیں کر رہے بس ڈنر کی تیاری کریں گے اب
اچھا اور کچھ نہیں ابھی ہم بھی گھوم ہی رہے ہیں ان شاء اللہ اور بتائیں آپ کے یہیں موسم کیسا ہے
موسم تو بہت موسم کے مزاج تو بہت گرم ہے یہاں پر تین چار دن سے بہت گرم
ر ہمارے یہاں پہ بھی موسم کے مزاج اتنے گرم ہو رکھے ہیں کہ دن میں تو اتنی دھوپ کی تپیس رہتی ہے کچھ پونچی مت آج کا ٹیمپریچر سینتالیس ڈگری بتا رہا تھا ماشاء اللہ بت نہیںے تز ہی موسم کے مزاج رہے تو ان شاء اللہ پت نہیں کیا ہوگا اتنی گرمی ہو رہی تھی اس ٹائم بھی اس سمے بھی گر ہے
پہلے اتنی گرمیاں کہاں پڑتی تھھی پہلے بھی تو گرمیاں پڑتی تھھی پر اتنی گرمیاں کہاں پڑتی تھی جتنی گرمی آپ پڑ رہی ہے اب تو ٹیمپریچر کتنا کتنا پہنچ جاتا ہے
جی تو دیکھو اس کا کارن ہم لوگ ہے ہمارے ملک میں آپ نے دیکھا ہمارے ملک میں کچھ لوگ ہیں ان شاء اللہ انہیں یہ نہیں پتا ہے کہ وہ پیڑ وہ لوگ پیڑ چند پیسوں کے لیے پیڑ پودوں کو نشٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں لگے ہوئے ماشاء اللہ مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت دیکھو مانو جی دیکھو مانو جیون میں پیڑ پودوں کی اہمیت بہت بہت خاص ہے ماشاء اللہ اگر پیڑ پودے زیادہ پیڑ پودے کم ہوں گے تو گرمی زیادہ رہے گی اگر ان شاء اللہ پیڑ بہت زیادہ ہوتے آج کے سے میں تو گھر گرمی بھی کم ہوتی تو موسم کا مزاج بھی ٹھنڈا ہوتا مگر لوگ باگ سمجھ ہی نہیں رہے جی کچھ آ پر
صحیح فرمایا بالکل آپ نے اگر پیڑ پودے نہیں ہوں گے اس سے ہمیں کھانے کو بھی ملتا ہے ہم کو سکون ملتا ہے ٹھنڈی ہوا ملتی تی ہے
دھوپ سے بچاؤ ہوتا ہے ہمارا ہم کو آکسیجن بھی ملتی ہے سے تو مینو ای کو کاٹ رہے ہو تو گرمیاں تو اپنے آپ پڑیں گی بیماری بھی پڑیں گی اسی وجہ سے تو بیماریاں پڑ رہی ہیں کس وجہ سے پڑ رہی ہیں یا پالوشن ہی ہوئے گا پیڑ پودوں سے پالوشن بھی کم ہوتا ہے
جی آپ صحیح پر مر د وہ انشاء اللہ پیڑ پیڑ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں کچھ ہم سے کچھ لیتی نہیں ہے بلکہ کہ ہمیں کافی ساری چیزیں دیتی ہے دیکھو چھایا پھل پل پھول اوشدیا آکسیجن اتیاد چیزیں دیتی ہیں اور دی تو آپ میں نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ آج سے بیس سال پہلے
اور جس کی ہم کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس کی ہم کو بہت ہی زیادہ ضرورت ہوتی ہے
جی میم میری سے آج سے بیس سال پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے محض اللہ پیڑ پودوں کے نیچے ہی آرام فرمایا کرتے تھے انہیں کے شدھ تازہ فھل کھایا کرتے تھے آج کے سمے میں آپ نے دیکھا ہوا بھی ایسا کچھ
پہلے لوگوں کے گھر میں کہاں اے سی تھے کہاں کولر تھے پنکھے تک نہیں تھے کہاں پہ سوتے تھے پیڑوں کی ہوا کے نیچے پیڑوں کے نیچے ہی سوتے تھے وہیں سے ہم کو ٹھنڈی ہوا ملتی تھی ٹھنڈی ہوا بھی ملتی تھی سکون بھی ملتا تھا اور ان کو آکسیجن بھی ملتی تھی
جی میم آپ
تو آکسیجن خرید کے لگا لیتے ہیں
جی انشاء اللہ میں واپ سے ہی کر آج سے بیس سال پہلے جی میم کچھ میں میری سے کچھ میں فرماتا ہوں سنی ان شاء اللہ ایج سے بیس سال پہلے زیادہ پیڑ پودے ہوا کرتے پھر وہارے وہ جو کہتے وہ پیڑ پودوں کے نیچے آرام فرم آرام ہی فرمایا کرتی تھ آرام فرمایا کرتی مس س تو میرا ماننا تو یہی ہے کہ اس سم پ پے زیادہ ہوا کرتے تو لوگ زیادہ بارش بھی ہوتی تھی پانی کی قلتیں نہیں رہتی تھی آج کے سمے میں پیڑ پودے کم ہے تو کئی جگہ تو پانی کی اتنی قلتیں ہو رہی ہیں کہ لوگ پانی پینے کے لیے طرف ماسا ال لا ما ماننا یہی ہے کہ ہمیں لوگ گاوں کو یہی تعالم دینی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ پیڑ لگائیں جس سے اگر زیادہ پیڑ ہوئے تو تو ہمارا مانسون میں بدلاؤ آئے گا مانسون میں بدلاؤ آئے گا تو ان شاء اللہ بارش بھی ہوگی بارش ہوگی تو پانی بھی ہوگا آج یہ موسم یہ موسم ہے بارش کا اور اس سمے گرمی پڑ رہی ہے اگر ایسا ہی چلتا رہا تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ کسان لوگ سب سمے سے بھی نہیں کر پا رہے ہیں
کیوں چینج ہو رہا ہے یہ سب بارش کے موسم میں دھوپ نکل رہی ہے دھوپ کے موسم میں بارش ہو رہی ہے سب جب بگوان ہی ہے وہ چینج کر رہے ہیں بگوان کو بھی چینج ہم ہی کر رہے ہیں نا
جی انشاء اللہ یہ کارن ہو رہا ہے کہ ہماری جو جلوایو نا وہ دن ب دن پردوشت ہوتی چڑ گئی جس کے کن ہمارے اجون پرت میں چد ہو گیا جس سے بارش نہ ہو پا رہی ہے ا انشاء اللہ زیادہ سے زیادہ ایڈنا بتایا ہے کہ جو لوگ ہرا ہرا پیڑ کاٹتے ہیں ان کو دھرتی پر دو گز زمین بھی نصیب نہیں ہوتی ہے ماشاء اللہ ا دیک آپ نے یہ بھی دیکا ہوا کہ پیڑوں پر کچ چرندے پرندوں کے آواز ہوا کرتے ہیں ان شاء اللہ اگر پیڑ پودے کاٹتے ہیں ہم تو چرندے پرندوں کے آواز بھی ختم ہو رہے ہیں اور کچھ چرندی پڑند
صحی کا ا کچھ کچھ آندھی طوفان آتا ہے بھوکم آتا ہے اس میں ٹوٹ جاتے ہیں کمزور ہو جاتے ان کی جڑیں کیونکہ ان کو کدائی اتنی کر لیتے ہیں کہ جس کی ان کی جڑیں باہر آ جاتی پھر ان کی اپنے آپ تھوڑی سی ہوا چلی تیز وہ ٹوٹ جاتے ہیں گر جاتے ہیں پیڑ
جی میم انشاء اللہ ہمیں تو دیکھو جو ہمیں لوگوں سجھانا چاہیے کہ پیڑ پودے نہ بلکہ پھر بھی سمجھا اس کے بعد کوئی نہیں سمجھتا تو ہمیں ان پ قانونی کاروائی کرنی چاہیے اور ان کے ان کو دنڈ دلانا چاہیے ماشاء اللہ پر اس میں حکومت خودم ملی ہوئی ہے آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ آج کے سمے میں حکومت خود جنگلوں کو پہاڑوں کو بانووں کو نشٹ کرواری ماشاء اللہ پھر اس کے بعد میں جو زمین نکلتی ہے نکلتے اس کا کاریال آدی بنائے جاتے ہیں جی جی میم فرمائیں
گاؤں میں دیکھا ہوگا اپپنے گاؤں میں ابھی بھی بہت پیڑ ہیں شہروں کے مقابلے میں کافی پیڑ ہے وہاں پہ بیماریاں کم ہوتی ہیں وہاں پہ مطلب بیماریاں بہت کمی ملتی ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کو شھ ہوا ملتی ہے شھ پانی ملتا ہے وہاں پہ فیکٹریاں نہیں ہوتی ہیں گاؤں میں جو مین گاؤں ہوتے ہیں ان کی ب تے جو شہروں کے آس پاس ہوتے ہیں وہاں تو خیر جیسے شہر میں ہوتا ہے ویسے ہی ماحول ہوتا ہے لیکن جو پھیٹ گاؤں ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اللہ کہ شکر ہوتا ہے کہ وہاں پہ سب کچھ شھھی ہوتا ہے پانی لے لو ہوا لے لو کھانے پینے کا دیکھ لو
جی آپ صحیح فما رہے ہو انشاء اللہ پر آپ نے یہ بھی دیکھا ہوا کہ آپ گاؤوں میں چے جاؤ تو کچھ لوگ بگ ایسے ہوتے جن کی آرتک استتی خراب ہوتی ہے آئے دن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ گیس سلڈر پہلے پانچ سو کا ملتا تھا ا پندرہ سو کا مل رہا ہے تو لوگ آگ اپنے گس کی ویوستھا نہیں کر پاتے ہیں تو پیڑ بھی کاٹ کہ ما ص اللہ پر وہ یہ انہیں بھی یہ سمجھانا چاہیے گاؤں کے جو لوگ ہیں ان کو یہ سمجھا چاہیے اگر کوئی آپ کو پ کاٹنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو کوئی سوکھ پرانا پیڑ کاٹے جو ہرا نہ ہو بلکہ اگر ہم پھر بھی ہرا پیڑ کاٹتے ہیں تو ماشا اللہ اس کی جگہ پ ہمیں کم سے کم پانچ پیڑ لگانے ا یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے تیل لگا کے چھوڑ دیا پیڑ لگا کے چھوڑ دیا وہ مرال ہو جائے اس کا پال کرنا پڑتا ہے جی فرمائ
ہم ایک پیڑ کاٹ رہے ہیں تو ہم کو کوشش کرنی چاہیے ہم چار پیڑ اور لگائے جیسے کہ ہماری آنے والی پیڑھی بھی پیڑوں کی اہمیت کو سمجھے جب پیڑی نہیں ہوں گے تو پھر وہ اہمیت کو کیا سب سجائے گی آنے وال آنے والی پڑھی جو بھی سمھائے گی نا ج ان کو کچھ کھائیں گے ہم سمجھائیں گے اللہ اللہ نے تو ہم کو سب کچھ دکھایا ہے اللہ نے ہم کو سب کچھ سکھا دکھایا ہے
دیکھو آ
ہم کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو سکھائیں جس سے کہ وہ بھی آگنے والی پیڑھی کو سمجھائے
جی آپ صحیح فرما رہو دیکھو آج کے سمے میں یہ ہوتا ہے کہ آج کے سمے میں اگر ہم جو کرتے ہوئی ہمارے بچے کا تو ان شاء اللہ اگر ہم خود پیڑ کاٹیں گے تو ہمارے بچے بھی پیڑ کاٹ ان شاء اللہ اگر ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ہمارے بچوں کو جی سنیے جی میری جی میری جونی تو ہمارے بچے بھی پیڑ پودے لگائیں گے ماشاء اللہ تو ہمیں بچوں کو یہی تعریف دینی چاہیے کہ وہ پیڑ پودے لگائے جاتے ہیں اگر پیڑ پودے اسدر کاٹے جا رہے اس کادر کاٹ گئے تو جو آگے آنے والی جنریشن ہے وہ تو خطرے میں چلے نہ تو انیں آف کن مل پائے گی نہ پانی مل پائے گا تو وہ تو یہی بولیں گے جو ہمارے بزرگ تھے وہ ہمارے لیے کچھ نہیں چڑ گئے نہ تو ان کا جیون یاپن ہو پائے گا ماشاء اللہ اگر ہمیں یہ سوچ کے ہی چلنا چاہیے کہ جو آگے آنے والی جنریشن اس ہمیں خطرے میں نہیں ڈالنا چ اگر ہم پیڑ پودے لگاتے ہیں تو ہمارے بچے بھی ہمیں سے سیکھتے ہیں اور وہ بھی پیڑ پود لگائیں گے ہمارے ا نے پیڑ لگیا تو میں بھی لگا ہوں ماشء اللہ اس کادر پیڑوں کی جنسنکھیا بڑھ پیڑوں کی سنکھیا بھی بڑے گئی آج کے سمے میں آپ نے یہ بھی دیکھا وہ بھی جنسن دن ب دن بڑھتی چلی جا رہی ہے ا س سبھی لوگ آ دو دو پیڑ لگائےیں تو ماشاء اللہ پیڑوں کی سکھیا اتنی ہو جائے گی یہ ہمیں کسی بھی ہمیں شھ آکسیجن ملے گی اور ب شہروں میں تو آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آکسیجن لینے میں بھی دیکھا ت آب
پیڑ کیوں کاٹ رہے ہیں پیڑ اس لیے کاٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑے بڑے مکانوں میں رہنے کا وہ چاہیے کہ بڑے مکان ہو ہمارے بڑے مکان تو تبھی ہوئیں گے پیڑ پے کاٹے کے کی جگہ پڑ پ ایک جگہ اب کوئی انسان اپنے رہنے کے لیے استھان بنائے اپنی سھا کے لیے لیکن اس یہ نہیں پتا ہانیکارک ہے
جی میم دیکھو ان
پیڑ پودے کر کے نہیں گھر آ گ نا ہلو
جی انشاء اللہ میرا ماننا تو یہی ہے کہ ہم گھر گھر بھی بنا رہے ہیں تو ہمیں اسے لکڑی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور آج کے سمے میں ہمیں جو لفافے آتے ہیں کاغذ اس کا استعمال کریں ورگ کی اس کا استعمال یہ نہیں ہے کہ ہم جو کاغذ لیا اس پہ ایک
ٹھیک ہے میں رستے میں کچھ کام آ گیا ہے ہلو میر وہ کچھ کام آ گیا چلو میں رکھتی خدا حافظ